ابو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ٹھیک ہے ا ہاں سبھی ٹھیک ہے اپ گھر پہ سب ٹھیک ہے کو
شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے کھانا ہو گیا
ہ بھی اد ہاں کچھ ٹائم ہوگ
کیوں اتنا لیٹ کیا
پتا نہیں ابھی میں نے برتن بھی نہیں دھوئے اب دؤں گی برتن سے
اچھا ٹھیک آپ کیا کر رہی تھی پھر
میں کام کر رہی تھی مجھے یہ پر تو کھانا وانا ختم ہو گیا تو اس کے بعد میں نے کام کیا مجھے فریج رنا تھا
ٹھیک
پچ وچ دھویا میں نے اور یہاں نیچے سے بھی دھویا اور باسکٹ دھونی تھی وہ بھی دئی میں یہ سوچا تھا ورتن میں کچھ نہیں لگے گا ہ
اور سنا بس
بس شکر اللہ تالی آپ سنا
اچھا ا سے
نےوات فامس
ہاں کھانا کھا کھانا تو میں بد ہو رہی تھی
اسے کیا بنا تھا اس کے کھانے میں
ہاں ہم نے کفتے بنائے تھے
ہ اچھی بات ہے ویسے کس چیز کے کوفتے بنائے تھے اچھا ساتھ کیا ڈالا تھا
ٹماٹر
مجھے اس کی ریسیپی بتا دو گی کیسے بنایا تھا پھر میں بھی بناتی ہ
ٹماٹر کو جوس نکالنا ہوتا ہے
ملرک فیمس سر میں
مطلب ٹماٹر لانے دھونے کا اچھے سے ہے یا تو آپ جو میں مکسر ہوتا ہے نا مکسر کا جووسر ہوتا ہے اس میں جوس نکالو یا تو ویسے ہی نکالو سیٹی ایک دیکھ اسٹیم ایک دیک کے دونوں میں سے جیسی مرضی اگر ویسے کریں گے نا جیسے یہ مکسر میں نکل ہیں ویس سے وہ کھٹا رہتا ہے
اسس کا
تو اس کو پھر وسے جوس وس نکال کے اس کو چھان لینا ہے
ہوں ہ مطلب اس میں وہ واپس ہی نکالنا جو اس سے خالی جوس نکلے گا پانی نکلے گا وہی رکھنا
ہاں اگر مکسر میں نکالو گے نا تو وہ کھٹا رہے گا اور کسا مزہ ہوگا
پھر تو پیسا رہناا اکثر نہیں کرنا میرا ٹائم بھی بہت جائے گا
ہاں جیسے وہ یہ ہوتا ہے کسی چیز کی تازگی ہوتی ہے مکسر میں نے ک کے اس کو وسا ہی فیل ہوگا تو پھر اس کے بعد سارے مسالے ایڈ کرو جو ہر ایک مسالہ ہم نے پیس کے رکھا ہوتا ہے نا
نہیں ہم تو ہم تو باہر سے لوے ہیں نا گرم اسس
اب ہاں نہیں ہم گھر پہ ہی پیس کے رہ ر ہیں تو اگر باہر سے لاتے ہو تو وہ بھی چلے گا گرم مسالا میٹ مسالا چکن مسالہ جو بھی ہر ایک
آپ کیا کیا رکھتے ہو گھر پہ ہی
دالچین الالچی بگ الالچی اور یہ جو لونگ ہوتا ہے بلیک پیپر ہوتا ہے اور بھی بہت سارے مسالے ہیں زیرا ہوتا ہے
جیا
زیرا کو جب اس میں کرتے ہیں نا مکسر میں گرائنڈ تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے مطلب وہ سمپل جیسے میٹ مسالہ چکن مسالا ہوتا ہے نا ویسا ہی ہوتا تا ہے وہ جب پھر وہ سارے مس سے مکس کرنے ہو ہیں پھر کسی بھی کسی بھی کھانے میں ڈالو اس میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالو باہر سے پھر لانا ہی نہیں پڑے گا باہر سے ایک بار ہی لانا ہے پھر نہیں لانا پڑے گا باہر سے
میں نے نہیں ڈالنا ہے
ہاں پھر گوشت کو ہم نے گوشت تجی سے بنانے ہیں
ج سس
پورا اس کوفہ کوفتے بنانے پھر اس میں انڈا ایڈ کرنا ہے مرچی کرنی ہے مسالے ڈالنے ہیں نم یہ پیاز یہ نا لہسن کا یہ ڈالنا ہے پیسٹ ڈولنا ہے ہ اس کو پھر پوری طرح سے مکس کر کے پھر اس کے اس کو دم رکھو
اسشس
وہ آدھ گھنٹے کے لیلے اس کو ایسی چھوڑ دوو آدھے گھنٹے کے بعد اسے کف سے بنااؤ ت تو کوٹ مٹ ہو جائیں گے نا تایا یا تو پہلے جو ک ہے نا جب اس کو وہ تیار ہو جائیں گے نا آدھے گھنٹے میں
ان
کے بعد اس کو گفتے بناؤ گول گول سے چھوٹے چھوٹے بنانی ہو بڑے بڑے جتنی مرضی ہے
ہوں ہ
اس کے بعد اس کو پانی میں ڈال پانی میں ابالنا ہے
کستے تو
ہاں پھر پھر کو فرائی کرنا جب ہم اس کو فرائی کریں گے نا وہ ٹولتےیں گے ل ہی اس میں نہ ہی وہ جال جائیں گے
سو
ہاں اس کے فرائی وائی کر کے اچھے سے اس کو فرڈ میں رکھو ٹماٹر جب تک تیار ہو جائیں گے
ا
ٹماٹر کو آئل ڈالنا ہے ا پھر آئل میں اس کو دو تین بار ابالنا ہے
ہ
جب تک وہ تھوڑا سا موٹا ہو جائے گا
اچھا
اس کے بعد میں کشتے بھی ایڈ کرو پھر کشتے کے بعد اس کو بہت ٹائم کے لیے ابالو
ٹماٹر کے ٹماٹر کو لے کے
ہاں جت کھتے کفتے میں مزہ اندر تک جائے گا ٹماٹر
اچھا
پھر دیکھنا اس میں کتنا مزہ آ
چلو ٹھیک مج د نا بنانے اور یہ مجھے آج کہ نے یہ بنایا تھا مطلب جو لوگ یہ ہوتے ہیں نا نای
ہاں
چنی بنانی تھی مطلب اس کو دہی ڈال کے بنانا تھا تو آپ خبر پتا وہ کیس سے بنا د
جو لوگی ہے نا اس کو اچھے سے چھیڑ لینا ہے ا چھیل کی مطلب گرم تیل میں نہیں ڈالنا ہے
اچھا
اس کو تیل میں فرائی کرنا ہے دو کے اچھے سے اس کو تیل میں فرائی کرنا ہے
اچشا
پرائے پہ اس کو ڈالنا ہے نمک لسن اور ڈالنا ہے ا کے ڈالنا ہے تو اس میں تھوڑا سا مسالہ ڈالو
ہوں ہوں
ہلدی ولدی مرچی ورچی وہ کچھ بھی نہیں تو اس کو اچھ اچھے سے فرائی کرو جب تک وہ تھوڑا سافٹ ہو جائے گی
اچھا
جو دودھ ہے اس کو جیسے یخنی کے ٹائم پہ کیسے ہم دودھ کو ابالتے دہی کو
ہاں ہاں
دہی کو پورا بونتے ہیں اچھے سے ا پھر اس کو ہاں ابالا ہوتا ہے اس میں مسالے ایڈ کرو اگر آپ کو ڈال تو ڈالنی ہوگی نا مطلب ایک پیس مطلب تھوڑا سا ڈالنا ہے
نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا میں نہیں ڈالوں گی سوچ بھی اس میں
چی پاؤڈر ہوگا اگر پاؤڈر ڈالو گے نا اس میں وہ اچھا اا رہے گا اس میں اچھی سے ہاں وہ بھی ایک دو ڈال نہیں ہے
ہاں بس وہی مطلب کہ سوچ رہے مجھے باقی مسالوں کا تی اسنا اچھا نہیں لگتا
کہہ رہی تھی نا کہ جو سارے مسالے مکس کر کے رکھتے ہیں نا وہ بہت اچھا رہتا ہے اور اس سے ٹیسٹ اتنا اچھا سالن میں آتا ہے
اچھا چلو ٹھیک ہے پھر میں ٹرائی کرتی ہوں آپ کا کا ہو گیا ہے
تھوڑا ٹائم ہو بس دس پندرہ منٹ لگیں گے کیوں آپ کو کیا کرنا تھا خیرت
ہاں مل کو
نہیں بس ابھی دس پندرہ منٹ ایک تو پوچھا کرنا ہے اور یہ سوکھا کرنا ہے پات سوکھ تو ہی کھود جائے گا تھوڑا تھوڑا سا کہیں پہ پانی رہ جاتا ہے نا
ابھی بھی موسم خراب جیسا ہوگا
ہاں ہاں اور کیا
ا ست ہونے والا
ہاں ہمارے آنگن میں یہ تھے اس کو کیا کہتے ہیں بکس جو ہوتے ہیں نا
ہاں ہاں
جو باکسز جیسے ہوتے ہیں نا ہوتی ہے کوئی چیز وغیرہ تو وہ بہت سارے آنگن میں پڑے تھے میں نے پہلے وہ اٹھائے
ہاں سک اگر بارش ہوتی تو پھر وہ بیگ جاتی نا پھر کیا فائدہ تھا ان کا
تو اس کے بعد گملوں میں وہ گا جیسا چڑھا تھا نا وہ نکالا وہ میں نے گارڈن میں ہی ڈالا وہ میں نے پاتھ پہ نہیں ڈالا میں نے سوچا پھر بہت زیادہ گند آ جائے گی پاتھ پہ
نہیں آپ نے اچھا کیا ان گملوں میں پانی رکھنا تھا تھوڑا ڈال کے پھر ان میں اچھے سے پودے لگا پاتی
نہیں ان کو پودے لگا کے پھر پانی ڈالنا ہوتا ہے وہ وہ نرم ہے جو وہ ہوتا ہے نا ہیمر جیس سو حمر نہیں ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں ہاں جو گارڈن کے ٹولس ہوتے ہیں اس سے میں نے ان سب کو ایسے کیا تو جو میں نے ان میں سارا سا وہ گراس وغیرہ باہر نکالا تو وہ خود سافٹ ہو جائے گا اور ایک پلانٹ اس میں
وہ کہاں خود ہو جائے گا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے رکھنا ہوتا ہے جب تک مٹی گی لیین ہوائے گی تب تک ب
پت ہے جب ہم اس میں یہ پیڑ لگائیں گے نا وہ مٹی جو ہمیں آدھی نیچے گرانی ہے نا وہ ہم نہیں گرا سکتے ہیں پھر وہ چپک جائے گی اس نے دو چار مطلب ایک دو تین چار پانچ چھ چھ گملے بہت زیادہ سافٹ ہے ان کی مٹی کیونکہ ان کو میں نے کال ڈال کے رکھا تھا ہاں وہ بھی سافٹ ہے میں نے ان کو بھی ایسے کیا وہ بھی سافٹ اھے
کو اب ان میں لگانے تھے نا وہ پودے کہاں ہے آپ پس ہے کچ جس سے ہم اٹھائیں گے وہ پودے
ہاں ہاں کیوں نہیں میں نے ایک لگایا
اچھا ٹھیک ہے ہاں اب اٹھائیں گے کیونکہ یہ بھی مت بیچنے ہوں گی ہ
ہاں جو یہ ہے نا آرینج کا پیڑ وہ مہینے لاگا اس ہ جو ف تھوڑا ٹائم لگا ہمیں پیچھے سے گئی وہاں سے پودینہ کا پیڑ بھی چڑھا ہے
ہ ہوں وہ بھی لگانا کسی ایک میں
ہاں آپ میری ہیلپ کرنے آؤ گی نا اس کے بعد
ٹھیک ہے اصل میں پت ہے ہمیں لینا ب یہ کریڈ جو ہوتا ہے نا
ہاں اس میں مٹی لینی تھی ہاں ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی
لینی تھی چپو دیننا ہےا
وہ اسی میں ڈالنا تھا میں نے کریٹ پیچے سے لیا میں نے سوچا پہلے اس میں وہ جو پوالتھین جیسا ہوتا ہے نا بڑا پوالتھین اس میں ایک دو چھوٹے سے چھید کرنے ہیں پھر اسی پالیتھین پہلے اس کو پالیتھین سے پورا کور کرنا یا کوئی ٹھیلا وغیرہ تو وہ ڈا لنا ہے پیڑ میں اس پہ اوپر مٹی ڈالنی ہے تو پھر اس میں لگا سکتے ہیں اور وہ گریپ اس کا پیڑ ہے نا وہ بھی کریڑ میں ہی ڈالنا ہے وہ ایسے گملے میں نہیں لینا ہے
نا وہیںچ وہ لنے ہیں تھریٹ میں صرف اں لگا سکتے ہیں میٹی بھی
انجور کا پیڑ ہے وہ بھی لینا ہے کریڑ میں
نہیں وہ تو نہیں گ گملے میں
نہیں اس کا روٹ بہت بڑا ہو گیا ہے
اچھا ہم
نہیں میں نے ابھی نہیں دیکھا کیونکہ اورنج کا پیٹ پتا کتنا چھوٹا ہے اور اس کرور بھی پہھیل چکا تھا
وہ کھانے ہوں گ کچھ پودے دو تینوں
چلو اللہ حافظ مجھے تھوڑا کام ہے
ہاں خو کیا چارلہ
میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کال کر کے